ہلو
ہلو
السلام و علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہے آپ
ہم تو بڑھیا آپ فرمائیے آپ کیسیے ہیں
بھڑیا فرمائی کیا کر رہی تھی آپ
کچھ نہیں ہم تو بس ناشتہ کر کے بیٹھے تھے
ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
آرہی ہے میری آواز
جی اب بھی اچھے سے آ رہی ہے کہیے اور فرمائیے سب خیریت سے ہے
اچگے کیا فرمائیے کیا کر رہی تھی ہم
جی ہم نے ہم تو وہی ہم ابمی ناشتہ کر کے بیٹھے ہیں سوچ رہے تھے
کیا
کہ ہمارے جو گھر کے بچے ہیں وہ فضول چیزیں کھاتے رہتے ہیں ان کو کیسے سمجھائے
یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے
نئی نئی چیزیں جیسے آنے لیاد سوتے بےھ چھوٹی چھوٹی پلاسٹکوں جیسی چیزیں ہوتی ہے بو سب کھاتے رہتے ہیں
یہ تو صحیح فرمایا آپ نے وہ آج کل نہیں پتا ہم تو سوچ رہے کہ مطلب نہیں پتا کیسا فوڈ انسپیکشن ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ہوول فضول چیزیں مارکیٹ میں بھی آ جاتی ہیں اتنی
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اپ یہ سب ہونے چاہیے کرنا چاہیے گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے تاک بات نہیں مانتی آ جے جاتے ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمارے جو خال جان کے بچے ہیں وہ تو بس پورے دن یہی ساری فالتو چیزیں کھاتے رہیں گے اگر ان کو ویفر وغیرہ نہ ملے تو وہ صرف اور صرف نوڈلس یا وہ سب باہر کا فاسٹ فوڈ برگر پیزا جو بول دو وہ کھا لیں گے
لیتے ہیں بچے تو نہیں ہم بھی کھاتے ہیں نہیں کرے ہم بالکل ہی نہیں کھاتے اور مہینے میں ایک دو بار کھاتے تو چلتا ہے وہی چیز تو کھانا بنا لو یہ بڑی غلط بات ہے اس سے صحت وغیرہ بہت خراب ہوتی ہے
یہ تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ یہ ساری چیزوں کو اپنے کھانے کا ذریعہ بنا لینا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے ہمیں اچھی طبیعت کیسے نصیب ہوگی اگر ہم یہی ساری چیزیں کھاتے رہیں گے تو
اپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
اب ا رہی ہے ہماری اواز
جی برابر آ جاتی
آج کے زمانے میں کہ پہلے پہلے کے زمانے میں کھاد والی چیزیں کھائی ہیں اور اج ہم کیمیکل والی چیزیں کھا رہے ہیں اوپر سے پاستا جیسی چیزیں کھائیں گے تھے تو اور جلدی بیمار ہوں گے یہ سب چیزیں کھانے سے پاچن سکتی جو ہوتی ہے وہ بھی جوری ہوتی ہے جیسی چیز لیون وغیرہ تو کافی زیادہ ہوتا ہے یہ سب لیبر وغیرہ اور یہ سب کھانے پینے سے لیور وغیرہ بہت جلدی خراب ہو جاتا
یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس میں میدہ کتنا زیادہ ہوتا ہے اور میدہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا
بالکل صحیح کہہ رہی یہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہییں آج کل ہمارے لوگ مانتے بھی نہیں ہیں پھر سوچتے کہ کھانا بنانا ہی نہیں تو کھر باہر کی چیزیں لاتے اور کھا لیتے تاکہ ان کا سمے بھی بچ جائے سمے تو بچ جاتا پر صحت خراب ہونے لگ جاتی ہے
فرمایا آپ نے اب کون دیکھنے گیا ہے کہ کون سے جگہ کیسے تیل میں کھانا پکڑا ہے کہ کئی بار تو دس دس بار ایک ہی تیل استعمال کرتے ہیں وہ سب
بالکل صحیح فرمایا کہ ایک ہی تیل سے کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور جو کھانا جو بناتے ہیں ہماری صحت کے لیے اور خراب ہو جاتی ہے
تو وہی تو پتاہ نہیں اس تیل میں کیا گرا ہو کیا نہیں پر اسی تیل میں وہ ساری چیزیں چھانی جاتی ہیں اور بچے اسی چیز کو بہت شوق سے کھاتے ہیں
یہ چیزیں جو ہے دیکھنے ہیں ہیلدی والی چیزیں گھر کی چیزیں کھانی چاہیے تاکہ ہمارے پانچ ان تنتر مجبوت آج تو پہلے کے ملاوٹی کی چیزیں کھاتے ہی ہیں یہ سب کا دھیان نہیں رکھتے ہیں تو ہماری طبیعت چھوٹی عمر سے جلدی خراب ہو جائے گا کئی کئی بچوں کو دیکھا گ چھوٹی عمر سے ان کا لیور وغیرہ بڑے کمزور ہو جاتے ہیں بھیب باہ پ چ ا تو ا تو
ج بالکل صح عمدہ فرمایا آپ کہ آج کل پہلے ہی اتنی مطلب ملاوٹی چیزیں آ رہی ہیں کہ ابھی اوپر سے اتنی زیادہ فالتو چیزیں کھائیں گے طبیعت اور خراب ہو جائے گی
آج والی چیزوں پ اندر مدا بھی رہتا ہے اور مدا ہمارے سب سے بیکار چیز مانی جاتی جی
وہ اور اوپر سے دیکھا جائے تو اگر پرانے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے گا تو ابھی بہت زیادہ ملاوٹی چیزیں ملتی ہے
وغہ بھی رہتے تھے تو کھیل وغیرہ پتے تھے دودھ وغیرہ گھیل وغیرہ سب اپنے گھر میں بنایا کرتے تھے س لوگ اور کیپٹل وال پریت چیز کھاتے نہیں تھے اس لیے ان کی عمر کافی زیادہ لمبی چلتی تھی اور کافی مضبوط ہوا کرتے تھے آج کے ٹائم پہ لوگ جم وغیرہ جاتے پہلے کے ٹائم لوگ تو کھیتوں وتوں میں کام کرتے ان کی کثرت ہو جاتی تھی
یہ بالکل سیفر ہمارے یہ آپ اوپر سے سوچیے نا اگر پہلے کے ٹائم پہ سب میدا نہیں کھاتے تھے کیونکہ وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا تھا اور اب تو اور مدا ملاوٹ والا آتا ہوگا تو سوچے وہ ک
ر س گھر رہ جورسٹی بن رہے ب سندر ہے
جی بالکل سیف ہم ہمیا آپ
نہیں ہم بھی کہہ رہے تھے کہ باہر کی چیزیں کھانے زیادہ دھیان نہیں دے گھر کی چیزیں نہیں گھر کے کھانے میں کافی پروٹین فائبر ساری چیزیں آسانی سے مل ہی جاتی ہے
یہ تو صحیح کہا آپ نے اگر کچھ نہیں تو سلاد کھا لو یا کچھ جوس پی لو کسی چیز کا تو بھی وہ وہ بھی اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے
دہ ہی بیا تو کھے پینے پ پیٹ ٹنڈا رہتا ہے
بالکل اور اس گرمی میں تو شکنجی پینا چاہیے پھر بہت سارے الگ الگ قسم کے جوس آتے ہیں وہ پینا چاہیے جس سے ہماراری شریر ٹھنڈا رہتا ہے اور اچھا رہتا ہے ہ
کرتی سلا رہے ہیں اور اپر ہ ہ ساری چیزیں کھائیں گے اور لگتاا گا پ ج
مجھے چہرے پہ بھی کتنے دانے آ جاتے ہیں آئلی ہو جاتی ہے اسکن
خراب ہوا ال اپنے ہاتھوں سے کہ رہے یہ ہے کہ دورا کوئی دوسرا ہم ہمارا شری خراب کرے ہماراھوں خود ہی خراب
ک تو بالکل صحی فرمایا آپ نے کہ ہم اپنی چیزیں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی طبیعت خراب کر رہے ہیں خدا نے ہمیں کتنی اچھی چیز سے نوازا ہے دماغ لیکن ہم وہ بھی نہیں لگاتے کتنی دف
ج کھات رہتے پھر بعد میں دیکھ ارے جو ا جو بیماروپر جاتا ہے اسے سم تو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اس کے بعد تو پھر نہیں واپس تو وہی آادت ہے تو آگے جاتے ہیں
یہ تو بالکل صحی فرمایا آپ نے آج کل کے یگ میں ایسا ہو گیا ہے نا کہ اگر کوئی انسان پھل کھا رہا ہے یا کوئی صحت مند چیز کھا رہا ہے تو کہا جاتا ہے اسے کیا تمہاری طبیعت خراب ہے مطلب آج کل کی سوچ ہی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی پھل کھائے کوئی نارمل جوس پیے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے
ج کے لوگ سنگت کے لیے بھی س شامنے والا بھی ایسے ہی سوچتا ہے اب کیا ہی کہہ رہے تو یو بھی ہی آتا ہے
یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ لیکن یہ یوگ ہی ایسا ہے کہ آج کل کوئی اپنی صحت کا سوچے تو اسے ترنت کا کہہ دیا جاتا ہے کیا تم بیمار ہو بھائی اور اس ساری چیزوں کی وجہ سے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھی کھانے کی چیزیں اچھا
ج ا جے رہتی ہے بچوں م آج کل بڑی ڈمائڈیں دیتی ہیں دیکھا جاتا ہے کہ دھیان وغیرہ بھی نہیں د جاتا ہے کئی جگہ دیکھا جائے تو اسکول وغیرہ نا دو ٹائم میرج ہوتا ہے تو ایک ٹائم میں ان کی اا نا کل وغیرہ ہی دیکھتی ہے
وہی تو ایسی ساری چیزیں کرتی تھی اور کہیں تو اسکولوں میں بھی کہا جاتا ہے سامنے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو آج کھانے میں کیا لانا ہے کیا نہیں لانا ہے مطلب اگر اسکول والے بھی سامنے سے کچھ چیزیں کر د نا تو بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ پھر اس سے پیرنٹس کو بھی پتتا چلتا ہے کہ ساری چیزیں مطلب بچوں کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے شاید وہ کبھی کبھار بھول جاتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے یاد آ جاتا ہے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
وغیرہ وغیرہ ک کر باہر کی چیز سے نہیں لائی ہے جیسے میگی پاستا وغیرہ کدھر بھی مناع کر دیتے
وہی تو اور یہ سب بہت زیادہ اچھی چیز ہے جیسے کہ ہم نے بھی ایک ریل دیکھی تھی جس میں ایک م عورت وہ بتا رہی تھی کہ ان کے مطلب جو بچے کا اسکول ہے نا اس میں ایک دن مطلب مطلب ایسا پورے مہینے کے ب کھانا نہیں لے کے جانا ہوتا ہے ہر دن ایک گھر سے کھانا آئے گا پر پورے کلاس کے لیے آتا ہے اور وہ ساری چیزیں ٹیچر بتا کے بھیجتی ہے کھانا کیسا بنے گا کیا بنے گا اور ایون جو مطلب جو اسکول کی ٹیچر ہوتی ہے ان کی وہ یا ان کا جو ہیلپ کرنے والی نانی رہتی ہے صرف بیس پچیس لوگوں کے لیے کھانا ایک گھر سے جاتا ہے اس سے کیا ہے بچوں لوگ کو نئی نئی چیزیں کھانے ملتی ہیں مطلب الگ الگ جگہ کی اور پ بھی ملتا ہے وہ کھانا کیونکہ وہ اسکول میں مطلب ایک ماں بناتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے سوچ سمجھ کے ہی بناتی ہے نا
یہ کر آ بھی ہوں
ہاں جی ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہو چلیے خدا حافظ ھم